السلام علیکم
اور بتائیے بھ جن کا جی بھ جان میرا کھانا پینا تو ہو گیا آپ کا کھانا پینا ہو گیا ویسے ا ابو جان لوگ کا سواستھ کیسا ہے بھائی جان
جائے اور آپ کے پوار میں سب ممی ابو کیسے ہیں
جی بھائی جان میرے پریوار میں بھی امی ابو جان اور خاندان میں سب کوئی خریت ہے بھائی جان ویسے آپ کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان آج
ہم تو آج دال چاول سبزی تیا سب چز کھائےیں بھائی بھائی جان خب سے بنایا تھے بھائی جان
چلیے تب تو جی وہیں تو بولنے والے تھے کافی لذیذ بنی ہوگی آپ بنائے تھے تو
اور تو صحی بھائی ہے نا چار چار کھاتے ہیں
جانا چاہ تو ہم مطلب کاتے تھ تو نہیں ہے لیکن ایک بار ٹرائی کرتے ہیں کھانے کا تو پتا نہیں کتنا کھا جاتے ہیں مطلب اچھا لگتا ہے کھانے میں
وہ اسی کے لیے بھائی جان جی بھائی جان بہت لگایا تھا اچار دادی جان لگائی ہے آچار بہت زیادہ
ٹکولا کا جو کچا آم ہوتا ہے نا اس کا
ہاں
جی
کافی چیز بنتی ہے ہم
جی بھائی جان آم کا اماوٹ بھی بنتا ہے وہ جو آم رس ہوتا ہے اس کو نکال کر اچھے سے دھوپ میں رکھ کے اور اس میں مطلب چینی ونی ڈالا جاتا ہے چینی بھی نہیں ڈالیے تو بھی بن جاتا ہے آپ کھائیں کہ نہیں بھائی جان اماوٹ
ہمار تو نہیں پایا ہے لیکن بٹ م تو م بولتا ہے وہ تھا ہاں ہاں بت ہاں بائی جان خات م ت خات بھ ج
ہاں کھٹ میٹھی بھی بہت لذیذ لگتا ہے ابھی بھی بنا کر رکھا ہوا ہے میرے گھر وہ ہم خود لا آام توڑ کر لاتے ہیں باگوانی سے یہ کام ہے باوانی میں فڑا بھی ہے کافی زیادہ فڑا ہے اس میں سے لائے تھے تو بہت لذیذ بنا تھا کھٹ میٹھی رکھا بھی ہے ابھی
ہو بھائی جان
جی ویسے آپ کبھی مطلب اچار کھاتے ہیں کہ نہیں بھ جن
نہیں بھائی جان ہم تو کافی اچار کم کھاتے ہیں کم بہت کم کھاتے ہیں
جی ہم بھی مطلب کھاتے ہی نہیں ہے لیکن جبھ کھانے لگتے ہیں بھن تو بہت کھا جاتے ہیں اچار ہم کو بہت مطلب اچھا لگتا ہے کھانے اور بتائیے بھائی جان لیچی کھائے ہیں
ہاں بائی تو تھا کھ ہاں بھ گیا
بھائی جان تھوڑا آواز آپ کا کٹ کٹ کیا رہا ہے تھوڑا مطلب فریش بولیے نا
ہاں ہیلو بھائی جان
ہاں آ ب رہ ہے
آبا رہا
جی بھائی جناب آ رہا ہے بولے ہیں لیچی ل لیچی کا سواد کیسا تھا بھائی جان
س آپ تو کافی میٹھا تھا پلوا بھی ہو گیا تھا گھر
جی
مجے تھوڑا کھٹا رہتا ہے تو پیوا بھی نہیںل رہتا
جی بھائی جان ابھی مطلب تھوڑا کھٹا رہتا ہے تو تھوڑا کچا سا رہتا ہے نا اسی لیے ابھی اس میں پلوا نہیں ہوا رہتا ہے اور جو زیادہ پک جا ہے زیادہ دن ہو جاتا ہے اس میں کیڑا ہونے لگتا ہے نا بھائی جان
ہاں بائی ج
جی ویسے ادھر بارش وورش آیا کہ نہیں بھائی دو ایک دو دن پہلے آیا تھا کہ نہیں
ہاں بھائی دو دن پہلے کافی تیل بڑی آاندھی کافی آئی تھی بھائی آی پھر تھوڑی نقصان ہے ہے
جی وہ تو ہے ادھر بھی بھائی جان کافی مطلب نہیں بھی تو پچاس تک پیڑ گناا جائے تو ہو گیا ہوگا پچاس پیڑ گر گیا ہوگا بھائی مطلب آندھی کے بعد ہر ویکتی کے دور باہر والے چھیتر میں دیکھا جاتا تو تو بہت بہت بڑا بڑا پیڑ گرا رہتا تھا کاٹ کاٹ کے رکھا ہوا رہتا دیکھے بھائی جان اس دن سا مطلب سارے لگ کے دورا پہ پیڑ تھا دووار پہ باہر والے چھیتر میں اتنا پیڑ گرا تھا تھا بھائی جان ویسے آ کے کے باغوانی میں پییر گرا تھا کہ نہیں
ہاں بھ جان میرے بگوانی آ کے بگوانی میں گلاا تھا بھ جان
میرے باوانی میں پیڑ تو نہیں گرا تھا لیکن لن اس کا وہ ایک موٹا والا ڈال ہی تھا جس میں زیادہ پھل لگا ہوا تھا وہیں ڈالی ٹوٹ کے گر گیا بھیا بہت نقصان
ہاں بھائی ج نہیں تو
ان سبھی کا دادی جاناچ چار ڈالی یا پھر کھٹ میٹھی لگائی ہے ویسے کھٹ میٹھی آپ کو جی
ہاں کھٹ میٹھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہےا
جی ویسے آپ کا بقرید کیسا بیتا تھا بھائی جان
بکریب کافی اچھا لکھا تھا بھائی جان اور آپ کا بکریید کیسیھی
جی بھائی جان میرا بھی کافی خیریت سے بیتا تھا بھ جان بقرید میں ویسے آپ کیا کیا کھائے تھے کیا پہنے تھے یہ سب بتائیے نا کچھ بھائی جان
ہ جارام تو پتا نہیں اور بریانی وریانی بنائے تھے اپنے سے
کرتا میں تو کافی مطلب جی بھائی کافی کرتا پسند ہے ہم تو ہمیشہ کرتے ہی پہنتے ہیں اور ویسے بھائی جان کرتا پہلے سے خرید کر رکھ چکے تھے کہ بقرریید آنے پر خریدتے بھائی جان
پ
اچھا تو سلوا کر پہنے تھے کہ یا ریڈی میڈ خرید کر پہنے تھے
سیوا کر پہنچ رہ جائے
جی ویسے بھائی جان بکرید میں کیا کیا بنی تھی بھائی جان
نہیں تونینی بریانی بریانی بنا
جی بھائی جان لوگوں کے س ساتھ مل کر بریانی یہ سب بنائے تھے نا بھجن
ہاں بھ بائی کافی ب
تب تو کافی لذیذ بنی ہوگی آپ بنائے تھے تو
ہاں بھائی کافی لگی
جی اور بتائیے پڑھائی لکھائی یہ سب کیسا چل رہا ہے بھائی جان ابھی
ہ یہ کافی اھا چل رہی ہے بھائی سب چیز اھا چل رہی
دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں اور رات کو کتنے گھنٹے بائی ج
ج ان میں تو پچ بھائی جان پڑی
چلیے بھائی جان تب تو کافی زیادہ پ پڑھائی کرتے ہیں آپ
جان سب کائی
کوئی گھومنے چلیے گا بھائی جنی یاتا پہ چلیے گا کہیں گھومنے
وائم چلیے تو جھوم کے آتی
جی نیکسٹ مطلب دن وہ آ رہا ہے پیمنٹ تو چلا جائے گا کہیں اچھے سے پیزا وا کھایا جائے گا بھائی جان باوانی میں بیٹھا جائے گا گھوما جائے گا تھوڑا مزے لیا جائے گا موسم کا جی جی یہی سب تو زندگی ہے بھائی جان جینا چاہیے کھل کے سوتنتر ہو کر کھل کر جینا چاہیے نہیں بھائی جان
رجان برن گھومنے چ
جی بند بند کے رہنے سے جی بھائی جان وہ تھوڑا بولتا ہے ہنسی مذاق والا بات وہ جناب یہ جناب مطلب بہت تو خوشی ملتی ہے بھائی جان لوگوں کے ساتھ گھومنے میں نہیں بھائی جان
سب ٹائپ کا آدمی رہتا ہے کوئی مستی نہ والارنا ہے
جی جی جی کوئی سیریس ہو جاتا ہے اسی میں تو اور جی جی تو مطلب خوشی ملتی ہے اندر ا
آ ج
سب قسم کے آدمی لوگ کو ساتھ گھومنے میں کیونکہ ہر ہر مطلب انسان کا دماغ الگ الگ ہوتا ہے نہیں بھائی
الاں
اسی لیے ویسے ہوتا ہے تو انیک بھائی جان لوگوں کے ساتھ گھومنے میں چلیے گا بھائی جان ضرور چلیے گا ٹھیک ہے جی اور ویسے ادھر دھوپ نکلی ہوئی ہے کہ ابھی دھوپ ڈھک چکی ہے بادل سے
پی
تیز ہے بھائی جان دھوپ جی بھائی جان تیز ہے دھوپ کی
ج
جی اب گرمی پڑے گی پھر پھر اب بھائی جان بارش رک گئی تو پھر بھائی جان بارش رک گئی تو پھر گرمی پڑے گی نہا بھائی جان
ہاں بھائیان گرمی ہوتی ہے تو بارش بھی ضرور ہوتی ہے
جی باپ بن کے سارا پانی اڑنے لگتا ہے اور بارش ہوتی ہے وہ جی اچھا ہوتا ہے پریاورن کے لیے مطلب موم سم یہ سب بدلتا ہے تو
ہاں کاص س
جی ویسے بھائی جان دھوپ کافی نکل رہے ہیں تو امی ابو جان کو دھوپ سے باہر نہیں نک نکلنے دیجیے گا اور ایسے گلوکوز پیتے ہیں کہ نہیں گلوکوز پتا کی نہیں بائی جان
ہاں بھائی جان پیھتے ہیں
کون گلوکون ڈی کی گکون گلوکون سی اور مطلب اجلا والا پیتے ہیں کی آرینج والا
ہاں اجلا آی تے بھ
ہم تو بھائی جان اورنج والا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے امی ابو جان کو بھی بھائی جان تلاات رہیے گا گلوکوز اور دھوپ سے باہر مت نکلنے دیجیے جیے گا
ابھی امو ابو کو گھر دھوپ میں نہیں نکل رہ تھ
ضرور بھائی جان ضرور اس بات کا تو دھیان رکھیں جی لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے ہم پیڑ بھی لگائے ہیں آم کا پیڑ ہے لچی کیا یہیں سب کتال کرتے ہیں
نہیں بھائی جان اگر نکلیے گا تو چھاتاتہ لے لیجی جیے گا
جی بھائی جان چاتا لے لیں گے آپ بھی مطلب نکلیے گا تو چھاتا ہوتا لے لیجے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی امی ابو جان کو میرا سلام
اللہ حافظ ان شاء اللہ